السلام علیکم
ہاں السلام علیکم وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہیں
آپ ٹھیک ہیں اچھے سے
ہاں شکر اللہ کا گھر پہ سبھی ٹھیک ہے
جی شکر الحمد للہ آپ ٹھیک ہیں
ہاں شکر اللہ کا گئی آپ پھر بہن کے گھر
جی جی میں گئی
اچھا
اور آپ سنائیے آپ ٹھیک ہے
ہاں میں بھی ٹھیک ہوں
آپ کو تو مجھے لگتا ہے ٹائم ہی نہیں ہے میرے لیے اب اب بڑی مشکل سے میرے لیے ٹائم نکال رہی ہو
نہیں نہیں ٹائم تو ہے ہمیں مہمان ہے نا آئے تھے تو میں انیں کے ساتھ تھی اب کیا ہی کرے گی سال انسان یہ بند ہوتا ہے نا
جی ہاں وہ تو ہے
ہاں ابھی پتاہ نہیں اگر وہ وہ تو لال چوک تک گئے ہے اگر ان کو وہی مہمان ان کو کام تھا ان کو ماما نے بولا رات کو بیٹھو رات کو بیٹھو ان کے ساتھ ہمیں بہت زیادہ ہے رات کو بیٹھو را بیٹھا تو اس نے ممی کو بولا کوئی بات نہیں ہم جا کے کہ آتے ہیں کیا ہوا یہ
کچھ نہیں
اب اس پے بنانے کا فی الحال کوئی فائدہ نہیں نیو فارمس
اب پھر کیوں بول رہی تھی آپ کے ہسبینڈ جی کو بولو مجھے لگا میں مجھے آئے گا پہلے میں دیکھوں گی نا چیک کروں گی مجھے آئے گا تبھی تو میں بتا سکتی ہوں نا اس کو کہ کیسے
ہاں وہ بات تو ٹھیک ہے ریسیو کراؤ اس کو وہ بچارا اچھے سے کما سکتا ہے
مطلب ریسیوڈ وہاں سے نہیں کر سکتا ہے وہ
اس کے پاس ٹا سک نہیں ہے تو کہاں سے کرے گا
خالی ریسیو کر سکتا ہے
ہاں
اچھا ٹاسک اسی کے پاس آتے ہیں ا جن کا رجسٹر ہوتا ہے یہ وہاں پہ فارم
ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں یس تو میں کیا بول رہی تھی
جی
تو پتا نہیں کیا بول رہی تھی میں کچھ یاد ہی یار مجھے پتا نہیں کیا کرو ابھی میرے پاس ٹائم ہے دو تین کالز اگر ہو جائیں گی تو ریسیو کرو اس میں بھی آپ کو اچھا خاصا اماؤنٹ مل جائے گا یہاں کی بھی لیا کرو وہاں سے بھی کرا کیا کرو اس میں کیا ہے ہاں اور سناؤ
جی بس اللہ تعالی کا شکر
پھر ماما کو بولو مجھے اتنا آیا
جی بولا تو تھا
خوش ہوگئی وہ
جی بہت زیادہ دعائی دی آپ کو اللہ کی قسم بہت زیادہ
جی
ہاں ہاں کتنا آیا آپ کو بارہ سو
ہاں ٹویلو نائنٹی بٹ ابھی نہیں دکھا رہا ہے ناں پروسیسنگ میں
کیا ہوا وہ ہوجائے گا ناں اکاؤنٹ میں خود ہی
اچھا ٹھیک
اب فون کروا لینا ٹھیک
فون مجھے ضروری ٹھیک کروانا ہے ورنہ کیا
ہاں
ممی کیس میں دکھا را ہے فنش یور پروفائل ٹاسک کچھ یہ فنش یور پروفائل ٹاسک ٹو اسٹارٹ ورک
ہاں تو کرو فنش پروفائل ٹاسک
اس میں کیا دینا ہے فل نیم وہی جو ڈیٹیلس وہ
ہاں اور کے
شمیمہ
پھر وٹ از یور پن کوڈ
ارے اس میں کیوں کیا ہو آپ مجھ سے بات کرو
اچھا اچھا ٹھیک ہے
آپ تو کچھ اور ہی کرنے لگتی تو کیا کیا کیا تھا ہم نے اب تو ٹھنڈی تھی ابارہ بارہ میرے بس اب آنا تھا میرے پاس
انشاء اللہ آجاؤں گی ضرور
آب ماما ہے ناں ابھی سیف سائڈ پہ کیا ہوا آپ کو آج آنا تھا پھر کیوں نہیں آئی
آج بارش ہے کون نکلے گا
اور کیا کیا کیا کھایا کیا پیا
جی شکر سب کھایا پیا جی کل ہم نے ٹی گئے پھر
کتنے بجے
لگ بھگ چھ بجے نکلے گھر سے
اچھا ٹھیک پھر کتنی دیر میں پہنچے
دس بیس منٹ لگتے ہے دیدی کے یہاں تک کتنا ٹائم ہی لگتا ہے
اچھا ٹھیک ہے پھر کیا پکایا تھا دیدی نے
دیدی نے پکائی تھا ہاک اور میٹ
اچھا
ہاں اور بقایا تھا گنڈ چاؤمن پنیر اور پیاز
اچھا ٹھیک بولنا تھا دیدی کو ایسا مت کرو کیونکہ سسرال میں ہے
بولا تھا اب وہ کہاں مانتی ہے
ہاں یہ بھی بات ہے ابھی کہاں ہے وہ
وہ اندر وہ کچن میں سوئی
اچھا نوران کہا ہے
نورین بھی وہیں پہ ہے
آپ کہاں پہ ہو
میں اندر گئی دیدی کا بیڈ روم ہے نا اور ایک میں وہیں پہ گئی
ماما کہاں ہیں
مما بھی یہی پہ سوئی
اچھا یہ تو آپ کے پیچھے پیچھے آتی ہے بچاری اس کو کتنا فیل ہو ہوگا
ورنا کیا بہت زیادہ
جب آپ نے کوگی سے زیادہ فیل ہوگا یہ آپ کے سات سات کپیا نا
ہمم
کیا ہی کر سکتی ہے بیچاری بھی
جی اب کیا کریں انسان کو سب کچھ چلانا پڑتا ہے نا یہ نز یہ نظم دستور ہی ہے اللہ تعالی نے اس کو ایسے ہی لکھا تھا تو
ہاں یہ بات تو ہے چلو شکر ہے کہ اللہ نے اس کو حیات رکھا ٹھیک سے حیات ہے ٹھیک ہے باقی ٹینشن نہیں خدا کی قسم
ہوں
اور جیسے ٹاگو کو مجھے سردی لگی
مجھے بتاؤ اس پہ کیا لکھنا ہوتا ہے یہاں پہ یہ بفور جوائننگ کاریا بٹ وااز دا ٹوٹل انکم آف ون عئر
لکھو ایٹ تھاؤزینڈ لکھو پانچ فائیو تھاؤزینڈ لکھو جتنا مرض کرے
اچھا
ہاں
اینڈرس کا اور سناؤ
بس چل رہی ہے زندگی کٹ رہی ہے زندگی اور کیا ہی سنائیے ہے
اچھا ٹھیک
ہاں
مین سورس آف انکم لکھنا ہے کچھ بھی نہیں
ہاں بڈوئی
نو
ہاں ارے اس پہ مت بولو نا بعد میں
اچھا ٹھیک ہے اچھا اوکے اوکے مجھے پتہ ہے فون کتنا ہیٹ اپ ہوتا ہے جب میں یہ چارج پہ رکھتی ہوں جب سے اس کا اصل میں یہ خراب بھی ہوا ہے اب اس کو پہلے بھی میں نے ایک بار نا یہ لگا یہ ٹپ ٹیمپرڈ نہیں وہ نا وہ کیا بولتے اس ڈسپلے یہ پچھلی بار ٹوٹ گیا مجھے ج ہاتھ سے گر گیا تو ڈسپلے لگانا پڑا ایک بار ففٹین ہنڈریڈ کو میں نے ڈبلیکیٹ ہی لگوایا تو آپ پھر سے یہ ٹوٹ گئے نا پرسوں اب تھوڑی تھوڑی زڈ نکل رہی ہے اس کو م ادر وائز یہ ٹوٹا ہے اب اس نے بولا تھا میں نے اس کو بولا میں اگر بیچوں گی بولا اس کو کچ ہزار بھی نہیں آئے گا تو اب میں سوچ رہی ہوں یہ ٹھیک میں کرواؤں گی مگر اللہ تعالی اگر یری کرے گا تو تو انشاء اللہ میں پھر دوسرا ہی لاؤں گی فون
ہاں انہونے پوری سیلری دی جہاں پہ ورک کر تھی آپ
ابھی کہاں اب دیکھتے فسٹ پے مت دیں گے
کیوں ابھی کیوں نہیں دی
ابھی کہاں منتھ پورے تک ہو جائے گا نا پھر فرسٹ پے سیلری ہوتی ہے نا یہ
اچھا ٹھیک ٹھیک وہ بات تو صحیح ہے اور باقی
اچھا مجھے بتاؤ یہ ھمم مجھے بتا تو یہ ڈو یو ہیو اے جاب ڈو یو ہیو اے جاب مطلب اس میں ہاں
آئی ڈونٹ ہیو اے جاب
اچھا ٹھیک ٹھیک صحیح بات ہے نا ورنا
سمجھایا تم نے نہ سمجھی کی دوا کھالی ہے
ہاں بہت زیادہ ورنا کیا صحیح میں آپ کو پتہ ہے یہ نا میں ایکچولی میں دیکھ رہی تھی یہ اس میں یلو کلر کا یہ دکھا رہا ہے کہ اس میں جب مطلب جاتے ہیں نا کہ فائیو تھاؤزینڈ پے جسٹ نو انکم اینڈ آئی ڈونٹ ہو اے جاب دین اس میں یلو یلو کلر گو ٹو ڈیش بورڈ پہ جانا ہے پھر سے اس میں کچھ کریکشن دکھا رہے اب اس میں کیا کریکشن ہے یلو کلر کا دکھا رہا ہے تین آپشن دکھا رہے یلو گوٹو ڈیش ہاں ہو گیا ٹھیک ہے اب دیکھتے اس میں آئیں گے
لیکن تم نے کیا کھایا ہے
اچھا ٹھیک ہے چلو اچھا مجھے بتاؤ آپ کو کیا تھا سنا آج آپ نے کیا پکایا تھا
ہم نے کیا راجما دال
مجھے لگا اپ نے مدراس کولے بولے میں سوچ رہا ہوں آپ کو کیا بات ہے آپ کے کیا برث بولے بول رہے ہو
پاگل راجما دال
اچھا ٹھیک رضما دال رضما دال
ہاں ہاں
اچھا ٹھیک رجما دال اس ٹائم اچھی لگتی ہے نا جب بارش وارش وغیرہ کچھ ہوتی ہے نا تو اچھی لگتی ہیں
اچھا
ہمم مجھے خود تٹخ آ گیا رازما دال کا دیدی پکا دی راجما دال ہو گئے
جلدی اٹھا نا ہاں